ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اور کیسی ہیں آپ
خیریت الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسے
جی الحمد للہ اچھے ہے آپ کے گھر پریوار میں سب کیسے ہیں
ہمارے گھر پریوار میں سب اللہ کا شکر ہے سب اچھا
جی جی جی جی اللہ کا شکر ہے ہونا بھی چاہیے اور سب بڑیھیا اور جی ہمارے گھر میں بھی سب اچھے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی دعا ہے سب اچھے ہیں بہترین ہیں اور کھانے میں آپ پ کیا کیا مطلب مطلب کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہیں اور کیا بنانے جا رہی ہیں آج
میں کھانے میں سب کچھ ویسے بنا لیتی ہوں پر میرا فیوریٹ ہے چک چکن مٹن یہ سب بنانا اور میں آج بنانے والی ہوں ہری سبزیاں
جی جی ہری سبزیاں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے بہت ہی اچھی ہے ہاں ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے بٹ جاؤں گی دیکھوں گی فریج میں مطلب بھنڈی بھی رکھی ہوئی ہے بیگن بھی رکھ رکھا ہوا ہے جو سمجھ میں آئے گا
ہاں یہ ہری سبزیاں صحت یہ بھی اچھی ہوتی ہیں ہیلتھ بھی اس سے اچھی رہتی ہیں
جی جی جی اور آپ تھوڑی سی مطلب بہت ہلہ ہو رہا ہے تھوڑا ایسے ہے اب آدھی جل جائیے بہت آوازیں آ رہی ہیں
جی
ہری سبزی ہری سبزیاں بہت اچھی رہتی ہیں اور ہری سبزیاں کھانا بھی چاہیے یہ بڑوں کو بھی کھانا چاہیے چھوٹوں کو بھی کھانا چاہیے کیونکہ ہر ہم ڈاکٹر کو بھی اگر جاتے ہیں دکھانے تو ہمیں وہ یہی رائے دیتی ہیں کہ ہری سبزیاں
کہ ہری سبزیاں کھانا چاہیے دال کھانا چاہیے ایگ کھانا چاہیے
ہاں ہمارے والد والدین جی جی ہمارے والد والدین یہی ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ ہمیں ہری سبزیاں کا ہی استعمال کرنا چاہیے اور ہم جتنے سارے ہم لوگ جتنے لوگ ہیں سارے گھر پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ سارے لوگ دسترخوان میں بیٹھ کے سب ایک مطلب سب کے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر کھانا شروع کھانا شروع کر تے ہیں اور ایسے میں ہمارے د ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالی اور اس کھانے میں اور زیادہ مطلب سوادشٹ بنا دیتے ہیں اور برکت بھی عطا کرتے ہیں اس میں دسترخوان سے بیٹھے میں اور ہمارے گھر میں ایسے اگر کوئی مہمان بھی آتے ہیں تو اچانک جیسے کوئی مہمان آے اور ہم نے انہیں کھانے کے لیے پوچھ لیے تو وہ تو اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں ہم تو بس صرف اللہ کی طرف سے انہیں بولتے ہیں کہ آئیے دسترخوان پہ بیٹھ جائیے
ہمارے کھانے میں برکت بھی ہو جاتی ہے
برکت بھی رہتی ہے اور ہم اسی کھانے کو بسم اللہ کر کے سب کھاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کھانے میں اور ہی زیادہ برکت دے دیتے ہیں
جی
جی اور بتائیے گھومنا وں مطلب اور ایسے مطلب کہیں گھومنے جاؤ پھر گھوم مطلب گھومنے جاؤ تو کچھ جیسے مارکیٹ وغیرہ میں وغیرہ لگے رہتے ہیں اس میں لیمبو بھی لگا رہتا ہے تو اور زیادہ بھی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے بر سات کی یہ موسم تو برسات کا ہی چل رہا ہے
تو کھایے
جی جی برسات میں ہی کھانے میں مچھلی رہتے ہیں
ہاں یہ سب چیزیں کھانے میں صحیح رہتی ہیں پر یہی پھلکی چاٹ یہ سب کھاؤ تو دھول اٹھتی ہے ہوا پانی
یہ تو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے ا پھلکی چاٹ تو مطلب کھٹائی کھٹائی والی چیز ہے حالانکہ یہ بھی اچھا رہتا تھا ہر کوئی پسند کرتا ہے
لیکن جب بر سات ہوتی ہے ہوا وغیرہ چلتے ہیں تو وہ ٹھیلے پہ ان کے پڑ جاتا ہے کچرا
ہاں ہاں وہ ڈسٹنگ وغیرہ رہتے ہیں تو ہاں اس میں ڈسٹنگ وغیرہ رہتے یہ بٹ انہیں کے سامنے ایسے جو رہتے ہیں تو انہیں کے سامنے چلاؤ تب تو وہ پونجتے ہیں برسات کا پانی جب بارش ہوتا ہے تو وہ ڈسٹ تو سارے مٹی میں مل جاتے ہیں وہ ڈسٹ مطلب پانی سے سارے دب جاتے ہیں تو اتنی زیادہ ڈسٹنگ نہیں ہوتی بٹ ہوکے ہمیں جتنا استعمال گھر کا کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں جتنا فائدہ گھر کے کھانے میں ہے یہ کہ ریر بہت ریئر ہی رہتا ہے کہ جب ہاں ہاں ہاں اور جب باہر جانا ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں یہ مطلب باہر کا کھانا بہت کم ہی لوگ پسند کرتے میرے بھائی زیادہ پسند کرتے ہیں بٹ ٹ ہم لوگوں گھر کا ہی کھانا زیادہ مطلب کرتےہیں باہر کا کانا نہیں کھاتے
گھر کا
جی جی جی جی کیونکہ وہ یہ باہر کے کھانے سے مطلب کھا تو لیں گے پھر اس کے بعد جو میں میدہ والی زیادہ تھی آدتیہ آج کل لوگوں کو پیزا چاؤمین موموز ہی پسند ہے اچھا تو بہت لگتا ہے سب کو کھانے میں اچھا تو بہت لگتا ہے سب کو کھانے میں بٹ یہ نقصان بھی بہت کرتا ہے کیونکہ میدہ کا بنا ہوتا ہے اور کھالیتے اس سے موٹاپا ہی بہت ہوتی ہے اس میں ہیلتھ ہیلتھی بہت ہو جاتے ہیں جی اسی لیے ہمیں جتنا اس کو اگنور
کھانا چاہیے پر لمٹ پہ کھانا چاہیے
ہاں ہاں بالکل لمٹ سے ہی کھانا چاہیے ان لمیٹیڈ نہیں کھانا چاہیے اور بت ہاؤ تو جب کبھی نہ کہو کبھی سہ جب گھر والے یا پھر بچے ضد کر لیتے ہیں ہاں تو نکل پڑتے ہیں پھر ایسے ماحول بنا لیتے ہیں گھومنے پھرنے کا پوری فیملی اور سب میںسج سب کو جاتے ہیں گھومنے اور پھر آتے ہیں سب کوئی سے کھا پی کر سب ڈنر ونر کر کے سب کے ساتھ ساتھ میں چلے آتے ہیں
ویسے آپ کو گھومنا اکیلے پسند ہے یا فیملی والوں
نہیں مجھے اپنے فیملی والوں کے ساتھ امی ابو کے ساتھ بھائی بھائی جان بھابھیوں کے ساتھ اپنی سسٹروں کے ساتھ کزن سسٹر بھی میری بہت ہیں ان کے ساتھ بھی گھومنا اچھا لگتا ہے بٹ میں بہت کم ہی اکیلے گھومتی ہوں جیادہ تر سیم لوگ ساتھ ہی جاتی کیونکہ فیملی کا ساتھ رہتا ہے تو اچھا بھی رہتا ہے اور فیملی کے سا ساتھ جتنا ہم خوش مزاج رہیں گے وہ اتنا اچھا رہیں گا کیونکہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کے فیملی والوں کے ساتھ رہو اور ایکتا بنا کر
کے ٹائم میں سب اکیلے اکیلے رہتے کوئی فیملی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرنا
نہیں ہر انسان یہاں بہت سے انسان ہے پر ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں اورر سب کی سوچ ایک ایک جیسے نہیں رہتی پتا نہیں کس کی سوچ کیا ہے بٹ اللہ کو اللہ کو کیا پسند ہے کہ اگر گھر پہ ہے تو سب ایک تا بنا کے رکھے کیونکہ ہمارے اللہ کو یہی پسند ہے اور ہم کو بھی یہی چیز کرنا چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے ہم کو وہی چیز کرنا ہے نا کو کبھی ہو جاتی گھر میں سب رہتے ہیں تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے بٹ ساتھ میں ہاں ہاں ہر گھر میں ہوتی بٹ جتنا ہم چھوٹی موٹی بات کو اگنور کریں گے اور خوش رہیں گے تو سامنے والا بھی خوش رہے گا اور ہمارے اللہ بھی ہم سے خوش رہیں گے جی اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے
ہمارے گھر پہ دادی دادا ممی اور چاچی چاچا
جی جی جی جی جی اچھا سب فیملی رہ تو اچھا بھی لگتا ہے فیملی والوں کے ساتھ بہت سپورٹ رہتا ہے کیونکہ کبھی مصیبت آتی تو سب سے سب سے پہلے فیملی والے ہی آتے ہیں آتے ہیں مط تو بہت سے لگے جب بھی کبھی ضرورت زیادہ وہ رہتی ہے تو فیملی والے ہی دوڑتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے آتے ہیں کیونکہ فیملی کو سپورٹ بہت جانا اور ایکتا ہی بنا کے رکھنا چاہیے ایک گھر میں جب کوئی مط الگ رہتا تو اس سے اللہ بھی خوش نہیں ہوتا نہ اس گھر میں برکت آتی ہے
جی
اور سب ساتھ میں رہتے ہیں سب مل کر رہتے ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں اللہ بھی خوش رہتے ہیں اور ہمارے پریوار والے بھی خوش رہتے ہیں جی
اور بتائیے
اور کیا بتایا اور کھانے میں آج تو آپ کی یہاں کیا بن رہی ہے کیا بولا ابھی آپ نے
ہری سبزی بن رہی ہے مطلب کچھ بھی
بنائیں گے ہم بھی بھینڈی کی سبزی بنائیں گے کیونکہ گھر والے تو پسند نہیں کرتے بٹ دیکھو کچھ اور بناؤ گی ان کے لیے سبزی رکھ تو وہ ممی کھائیں گی اور میں کھالوں گی اور بھیا اور پاپا کے لیے تو کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا کیونکہ میرے والد کو جی ہری سبزی پسند ہے پر جلدی وہ مطلب وہ تھوڑا سالن والا چیز مانگتے ہیں اور بولتے یہ سوکھی سبزی مجھے مطلب میں اگر سوکھی سبزی بنائیوں تو ان کے ساتھ مجھے سالن ہی بنانا پڑے گا تو اب دیکھتی ہوں کیا بناتی ہیں سبزی تو بنائے
پھر سوکھی سبزی کے ساتھ ساتھ ایک سالن والی سبزی بھی بنانی پڑے گی نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہمارے یہاں جو بنتا ہے سب کوئی اچھے سے کھا لیتے ہیں
بلکل کھانا بھی چاہیے کھانا کا نادر اننادر کرنا بھی نہیں چاہیے اور میرے حلانکہ ابو جو ہے وہ کھانے میں مطلب بولتے ہیں کہ سوکھی سبزی اچھی رہتی ہے بٹ بولتے ہیں کہ میں ان سے نہیں کلتی نا سوکھی سبزی تو سوکھی سبزی وہ کھا لیتے ہیں بٹ ان کے ساتھ ان کو سالن والی بھی چاہیے تو کچھ سالن والی بنا دو اور اگر جیسے کہ انڈے وڈے رہتے ہیں تو ان کو تل کے دے دیتی ہ تو انڈے بھی کھا لیتے تو بناؤں گی کچھ نہ کچھ ان کے لیے اب و ایسے تو نہیں ہے کہ بنا لونگے اور لوگوں کو دونگی نہیں ان کے لیے بھی کچھ دیکھیں گے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا اور سبزی ہری سبزی ہری سبزی تو کھاتے ہیں ان کو صبح ٹائم سے دے دی وہ ناشتے میں کر لیتے ہیں ب میں کھانا نہیں کھاتے یہ دوپہر میں نہیں کھاتے ہیں اور رات میں ہی کھاتے ہیں تو اس کے رات کے لیے تو انتظام کرنا پڑے گا کیا کھانا ہے کیا نہیں
ہمم
اور بتائیے آپ
الحمد اللہ
جی الحمد اللہ ہونا بھی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے چھوٹی موٹی چیز میں اور کیونکہ ہم ہم چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑی چیز کر جاتے ہیں اور ہمیں اور پتا نہیں کون سے نیکی کہ اللہ کو پسند آ جائے ہم ضرور کرتے ضرور ہے پر چھوٹی چھوٹی نیک ہی اللہ کو پسند آئے وہ ہم نہیں جانتے وہ اللہ ہی جانتے اس لیے کہ ہر چھوٹی کہ مطلب چھوٹی نیکی کرنا چاہیے ہم جو بھی کام کریں گے اللہ اللہ کے ڈرسے کریں گے تو اللہ بھی خوش ہونگے اور ہم سے بھی جو گنا ہے وہ بھی گناہ نہیں ہوگا اور ہم ہر ہر گناہ سے بچینگے اللہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو وہ بھی ساتھ میں چلتا رہے گا اس سے بھی کچھ نہیں مطلب اس سے بھی مجھے بہت سی سیکھ ملے گی اور ہم اگر ایسے اچھے کام کریں گے تو ہم اگر کچھ غلط کام کریں گے تو میرے اندر ڈر خوف ہوگا کہ نہیں یہ کرنے سے ایسا ہوتا یہ کرنے سے گناہ پڑے گا مجھے یہ کام نہیں کرنا چلیے مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا اور انشاء اللہ میں آپ جی میں آپ میں پھر ہماری آپ کی پھر بات ہوگی انشاء اللہ چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ